السلام علیکم
اسلام
کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں
ہاں سب خیریت ہے ہمارے یہاں پہ
اچا اچھا ہم بھی خیریت ہیں اللہ کا شکر ہے بڑھیا ہے
اچھا آ بس کھانا بنانے کی تیاری ہے کچھ چین
اچھا اچھا رات کا کھانا بنانے کی تیاری صحیح ہے کیا پکائیں گے تو آج آپ رات کو
د گا ویسے تو
اچھا جو گھر والے کہ دیں گے وہ بنائیں گی اچھا اچھا صحیح ہے اور امی جان کیا کر رہی ہیں آپ کی
ہماری امی جان بیٹی ہوں گی
اچھا اچھا صیح ہے اور آپ کے اپنا کچھ پسند کی ریسیپی ب بتائیے مجھے آپ دمالو بنانا جانتی ہیں دمالو آتے آپ سے بنانا
نہیں میں نے نہیں بناائے
دمالو نہیں آتے اچھا ارے آج میں بنانے کا سوچ رہی تھی پھر نیٹ سے دیکھنی پڑے گی مجھے ریسیپی میں سوچ رہی تھی کوئی بت ہی دے
آپ بنا لینا پہلے پھر مجھے بتانا
ٹھیک ہے اور کیا کیا شوق ہیں آپ کے
مجھے اچھا اچھا کھانے پینے کا بہت شوق ہے
ہاں
ہمم
یین ہے تو آپ ہی
اتنا زیادہ تو نہیں کھاتا لیکن اچھا اچھا کھاتی
اچھا تو آپ کو گھر کا کھانا زیادہ اچھا لگتا یا باہر کا کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے
کھانا تو باہر کا ہی اچھا لگتا ہے لیکن باہر کا سواستھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے زیادہ
ہاں ہاں ہاں نقصان داک ہوتا ہے نقصان دیتا ہے زیادہ باہر کا کاؤ تو نہا سب سے زیادہ تو فیٹ ہو جاتا ہے چربی چڑھ جائے
ہاں لیگرر بھی خرا ہویا تھا ت نا آج
ہاں ہاں اور بچے کتنے نا زیادہ یہ موموز وغیرہ
دیکھ د نا ہم نے ب موز سارے لوگ جی سے بیمار ہو گئے
اچھا ہاں وہ مدا ہوتا ہے ن بو
ہاں ایک ساتھ نہیں ہوئے تھے پہلے دو لوگوں کو کو آیا پھر وہ صحیح ہوئے پھر دو لوگوں کو آ گیا پھر وہ صحیح ہوئے پھر ایک صحی نہیںوار دوسرا ووار ہوتا جا رہا تھا ایسے
کیا کہتے ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک سب کا وہ ہو ہی گیا ہوگا
انفیکشن چل رہا ہے نا فیور کا
ہ ہوں ہوں صی ہے
ایک صحیح نہیں ہوتا گھر میں ایک کو ہو جائے پھر ہو
ہاں یہ تو ہے ہی کوئی بھی بیماری ہو ایک ایک کر کے وہ سب کچھ زیادہ تر ہو ہی جاتا ہے جیسے کہ بخار ہو گیا یا پیٹ خراب ہو گیا ڈائریا وغیرہ جو ہو جاتا ہے وہ س زکام تو سب سب سے تیزی بہت تو بس گھر میں ایک کو ہوا چاہیے پھر سب کو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ہوتا ہی رہے گا جبک آپ کتنا ہی دور دور رہ لو کتنا ہی نہ جھوٹا کھاؤ نہ کچھ کرو تب بھی وہ ہو ہی جاتا ہے ہے نا
ہاں کسی کو زکام وغیرہ ہوتا ہے نا بہت دور رہتی ہوں ان سے کیونکہ مجھے نیس ہو جاتا ہے
سمھیل جاتا
ہوں سب سے تیز پھیلنے والا وائرس ہے زکان
اور مجھے آپ مطلب مجھ مج بریانی بنانی بہت اچھی لگ ہے تی ہے
اچھا کیسے بناتی ہو آپ
ا کون سی چیکن بریانی
دونوں میں سے کوئی بھی بتا دوں میں بھی
چلو چکن بریانی کی ریسیپی بھی بتاتی ہوں میں آپ کو ہم نے چکن لیا ہمیں جتنا بھی لینا ہے ٹھیک ہے اسی سیم کوانٹیٹی میں سیم اس میں ماترا میں ہمیں چاول لینے ہیں چاول بھیگو دو آپ ایک گھنٹہ پہ پہلے ٹھیک چکن کو اچھے سے واش دھو کے اچھے سے اس کو ایک بڑے برتن میں رکھ دو پکنے کے لیے اور اس میں سارے کھڑے مسالے جو گرم مسالے ہوتے ہیں سب ڈال دو اس میں پیاز ڈال دو لسن ڈال دو دو اور ادرک کا پیسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈال دو سب ڈال کے اور اس میں ہری مرچ اور کیا کہ بس ہری مرچ اس کو ڈال کے اچھے سے بوائل کر لو ہاں بوائل کر کے زیادہ سیٹی نہیں لینی ہوتی بہت زیادہ نہی اس کو گلانا ہوتا ہے بس جب وہ بوائل ہو جائے نہیں چاول تو بھگو دیے نہیں نہیں نہیں وہ تو تو بھگو دیے نا ہم نے الگ سے
اچھا
چھوڑ دیے ہم نے اور یہ میں آپ کو چکن ریڈی کرنا بتا بتا رہی ہیں اخنی جس کو بولتے ہیں ہاں وہ کر کے پھر اس کو بند کر دو گیس کو پھر ایک کوکر لے کر اس میں گھی گرم کر کے اس میں پیاز بھون دیں پہلے ریفائنڈ میں گھی میں بہت سے لو تیل بھی بناتے ہیں کچ لو جیس ریفائن پس نہیں کرتے لیکن وہ تیل پورا اچھے سے پکا لیتے ہیں پھر تاکہ اس کی مہک خوشبونا ہے تیل کی ہ میں پیاس کو بھورا کرتے ہیں جو بران کا ہوتا ہے نا بھورا کرنا کو وہ کر کے نکال لیتے ہیں پ اس میں سارا چکن ڈال کے اس کو اچھے سے لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ کس لیتے ہیں بھون لیتے ہیں اچھے سے اس کو بھوننے کے بعد میں اس میں چاول ڈالیں گے اس میں پانی ڈالیں گے ایک ٹپ اوپر جو ایک پوروا ہوتا ہے نا انگلی کا اتنا لے کے ہاں اس میں نمک چیک کر لیی نہیں پھر کم لگے تو نمک ڈال دو ہاں
یہ تو بنائی ہوگی تو کئی بار
ہاں ہاں میرے گھر پہ جب مہمان آتے ہیں تو زیادہ تر بریانی بنتی ہے تو میں ہی بناتی ہوں
اچھی
اور آپ اگر اجین و مو تو ڈالیں گے نا جو چاؤمین وغیرہ میں ڈالتے ہیں اس سے اور زیادہ سواد بڑھ جاتا ہے ذائقہ آ جاتا ہے ایک دم بریانی میں
اچھا جو مسالے ہوتے ہیں اس کے
ہاں نہیں ایک اجینو مو تو آتا ہے چائنیز آ ڈ ہ جی م ب ب ڈ موموز میں اور چاؤمین میں ایسا ہوتا ہے دیکھنے میں نمک کی طرح سفید ہوتا ہے وہ ہاں وہ مگ ے گا ہاں ہاں کوکنگ میں ہاں ہاں کھانا بنانے میں ہوں ہ ہ مجھے شوق ہے کھانا بنانے کا لیکن اب بچوں کے ساتھ تھوڑا مصروفیت ہو جاتی ہے تو اتنا کام کر نہیں پاتی ہوں میں بچے دیکھ لو یا گھر کا کام کر لو ایک ہی چیز ہو پاتی ہے
وہ تو ہے آپ کے شوہر بھی بنا لیتے ہوں گے
ہاں ہاں وہ بھی بنا لیتے ہیں بناتے نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی جیسے مجبوری پڑ جاتی ہے تو پھر بنا لیتے جیسے میں بیمار ہوں ہاں جیسے میری طبیعت خراب ہے تو یا کوئی آ رہا آ رہ آ رہا ہے مہمان ہمارے گھر پہ زیادہ لوگ ہیں جیسے پورے خاندان والے آ جاتے تھ نا ایک ساتھ تو تو جب وہ مدد کرا دیتے ہیں میری
ابھی عید بھی تو نکل کے گئی ہے اس پہ تو بہت بنائی ہوگی
زیادہ بھیڑ بھاڑ ہو جاتی یہ بہت لوگ آتے ہیں نا سب خاندان میں بڑا خاندان ہے ہمارا تو سب لوگ آتے پھر پھر ہم سب لوگوں کے گھر پہ جاتے ہیں آج بھی ہم شام میں رعوت پر جائیں گے
ہمم مکسی بات پ ہے
جو میری امی ہے جو میری ساس امی ہے ہاں ان کے بھائی کے یہاں ہے ماموں جان کے یہاں پر دعوت تو تو انہوں نے سب جو نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں نا ان کو بلایا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو بھی بلایا ہے
بدھائی دیتے ہوں گے نا اس میں سب کو
لفافے دیتے ہیں بدائی کے اور ہم جائیں گے نا جیسے تو مٹھائی کا ڈبا لے کے کر جائیں گے اور پھر وہاں سے ہمیں پھر وہ بدائی میں پیسے دیں گی لفافے دیں گے ملتے ہیں بچوں کو اچھا لگتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جات
صحی بول رہی ہے عید پھر آئے گا مطلب ایک بار تیوار مناتے ہیں نا عید کا ا س نانی کیا وال سال میں دو بار مناتے ہیں
جی جی ایک عید ال ادھا ہوتی ہے عید الفطر ہوتی ہے ہاں عید الضحا ہاں جزحا اور عید الفطر سیم ہی ہوتی تی ہیں
ہاں ایک میٹ ہوتی ہے ایک
ہاں ہاں ہاں ہاں اور شیر خورما پسند ہے آپ کو
کیا
شیر خورما بنتا ہے سویوں کا وہ پسند ہے آپ کو میں بہت اچھا بناتی ہوں وہ بھی اچھا اچھا ہاں آپ آ آ آئیں گی نا جب ہمارے گھر پر آئیے گا جب بناؤں گی میں آپ کو اور بتائیے گا آپ کو کیاپ پسند ہے پھر میں وہ آپ کو بنا کر کھلاؤں گی اچھا اچھا زردہ صحیح ہے اچھا لگتا تا ہے سردہ بھی پرانی داقتوں میں تو ضرور ہی ہوتی ہوتا تھا دردہ اب تو لوگ پھر بھی رس گ اور یہ سب چیزیں بنوانے لگی ہیں میٹھے میں حلوا مونگ کی دال کا حلوا یا رس گے زردہ ضرور ہاں پہلے تو بس قورمہ بریانی اور میٹھے میں زردہ یہ تین چیزیں بناتے تھے لوگ
ہاں سب تو بہت ہندوؤں والا سب کرنے لگے آپ سے
ہاں ہاں ہاں سب جگہ ہو نے لگا ہے وہی مٹھائیاں پکوان سب چیزیں ہمے یہاں تو کھان ساما بناتے وہ بڑی بڑی بھٹیاں لگتی ہیں دعوت ہوتی ہے تو اب ہوگی میرے یہاں پر دعوت میرے خاندان میں ایک دعوت آئے گی اس میں جائیں گے پھر ہم لوگ
م جی بھی بلا کے لے چ ن
ہاں ٹھیک ہے آپ بھی آ جانا چلیں گے پھر سب ساتھ میں چلیں گے ٹھیک ہے ہاں ہاں ان شاء اللہ انشاء اللہ ضرور چلیں گے چلیے دھیان رکھ سے گا اپنا میں ذرا چائے بنا لوں اب چائے کا ٹائم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ